ہلو السلام علیکم جناب دیکنےنیہ ہاں جناب کھانا پینا ہو گیا
تو کیا جناب کے ارے ہم تو تو مالک کی دعا سے جلدی کر کے کیا عبادت کرنے کے لیے نکل جاتے ساڑھے سات بجے کی پانچ ٹائم کی نماز پڑنا روری رہتا ہےا تو شام کی نمازاڑے سات بجے کا ٹائم ہے اپنا تو کھا کھا کے اس ٹائم گھومنا بھی ہو جاتا ہے اور عبادت بھی ہو جاتی ہے اللہگ
ا ہے جناب
اور مجاج کیسے چل رہے جناب کے آج کل
آپ کی آواز کٹ رہی ہے جناب
میری آواز کر رہی ہے
اں اب صحی آ رہی ہے ہ پہلے آواز گٹ رہی تھی جی
ا میت کا شوق نہیں ہے مطلب آپ کے بالکل بھی
اچھا ہوتی ہے جناب
نہیں جیسے آج تو اپنے راجستھان کا ہے نا
ہاں فائنل دیکھیں گے آ تو ڈائریکٹ راستھان کو
نہیں جیسے پہلے لیگ تو میں بھی اتنا ان کو مطلب وہ درکنار کر دیتا تھا جیاد تھا لیکن آپ تو جیسے کوالیفائ مقابلہ ہے تو میرے دیکھ لیتے ہیں
ہاں
اور فائنل میں تو کیا ہمارے پیپر پسر گا تو کت بھی ہماری تھوڑی
فسٹ گریٹ گ اچ امتحان دینے جاؤ گے مطلب آپ ج
امتحان ہاں امتحان دینے آئیں گے سر ہم دینے نہیں آئیں گے سر ہاں ڈسٹک موئییا آپ کے غریب نمازے ارے بالکل آپ کے غریب نماز میں وہ دیکھ کتنی آئی ہے دیکھیں کہ
بالکل بالکل آپ تصریف رکھیے آپ کا یہاں پہ سواگت
تہ دل سے ارے بالکل بالکل مرغے کی بریانی بنائی جائے سا ایسا کل عید ہے تو کل ایسے بھی بکری کی قربانی دی جائے گی
بالکل بالکل آپ کو بریانی کھجور بھی کھلائی جائیں گے آپ کو جناب
تو کھانا دونوں نے ساد کیایا
دال روٹی کھائیے بڑھیا
پ اچھا کھانا ہے ابھی گرمی میں
جیب
اور ایسے بھی کافی عرصے آپ لگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہو سک اس بے تھوڑی ملاقات بھی کر لیں گے وہاں پہ
بالکل بالکل تصریف رکھیے آپ
لیکن لائبریری جاتا ہوگا نا تم بھی تو
ہاں جاتے ہیںاں ابھی تو میں تو نہیں جاتا ہے ضرور جاتا ہے میں نے اب جوائن کروں گا لیکن
اچھا تو تم دونوں ایک ساتھ رومے پہے تو پھر لائی بھی الگ الگ مطلب جانا ہے تو پھر وہ تو کچھ نہیں بس کھانے پینے میں ہیلپ ہو جاتی اور
ہاں وہی ابھی گرمی میں پریشانی آتی ہے
ا دن
ہاں نہیں ویسے ویسے ہمارا کمرہ ٹھنڈا ہے ہاں نیچے والا کمرا ہے اوپر کیا ہے مطلب اے سی وغیرہ چلتی ہے مکان والے کے تو
اچھا اچھا پھر تعلیم کرنے کے لیے دونوں لائبریری نکلو گ پہل نا تو ابھی تعلیم روم پہ ہوتی ہے آپ کے تو تو پھر جناب کی ابھی تعلیم کیسے چل رہی ہے
ابھی صیح صحیح چل رہی ہے جناب ابھی امتحان آئے گا ایل ڈی سی کا
وہ کب
ج
اچھا اچا یہ سب کا تو اس کے نا تیرے
نہیں نہیں نہیں یہ تو اس کے ہی ہے
اچھا آپ مطلب آرمی پولیس میں کم انٹرسٹڈ ان بھائی جان کے زیادہ
ہاں ہاں اس کا تو پراپر آرمی سحی ہے ہمار اپنے تو یہی س پرشاسنی پلیس وغیرہ
اچھا اس میں جپت چل رہی ہے اچھی بات ہے پھر اس میں کیا ہے ہاں تو ن میں دس سے بارہ گھنٹے تو ڈیلی تعم تعلیم ہو جاتی
آٹھ آٹھ دس تو ہوی زدہ ابھی کیا ہے تھوڑا گاؤں گیا تھا تو وہ ویسے ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے ابھی تو
اچھا اچھا اچھا تو گاں میں ہیى
گورو
ہاں سوورو نہیں سووری منسو کیا آپتے ہیں محمد میں نے بھی اس کے اسٹ وغیرہ دیکھے تھے تو میں نے کہ
ہاں ہاں جناباں اس ڈالی
تم دونوںگر روم کا دادا باڑی میں آس پس کیا تمہاری وہ ب کیا ہوغ
ہاں شاستری نگر ہے جلام
اچھا سواستی نگر ہی ادھر آ گیا تو کیا بولتے ہیں چمل گارڈن کی طرف
ہاں چمبل گارڈن تو آگے نکل گیا تھوڑا ادھر اپ نے وما ہے نا گرودوارا ہاں اس کے وہیں ہے پیچھے والے کے بڑا چورایا ہے رہا نا بڑا چورایا اس سے تھوڑا آگے ہوؤگے بی مارٹ و مارٹ کے وہی گلی ہے
اچاندر ہی پوسٹ آفس کے آس پاس ہی دونوں کے ادھر ہی ہیں
ہاں یہی ہے یہیں گلیوں میں ہی ہے
اچھا اچھا دہ پہلے وی مارکیٹ سے سامنے تو میرا آفس تھا ادھر اب تو یہاں سے شفٹ ہو گیا تھا تو ا بھی کرتا پہلے درتاا بہ امان کوور شفٹ ہوگیات ن یہ پہلے نی
ہاں ہاں ہے ابھی ابھی بھی ہاں
نہیں اب اب تو آواز والو کا ہے وہ
ہاں ہاں بہت سارے یہاں پہ ایک تو ایچ ڈی ایف سی ہے ایک کوٹا کوٹا سے قریبی ہے سایدہ
سے کاری میں تو کر اپنا کیا کام ہے کیا جیسے سات باز سے چل رہا تھا تو یہاں سے شفٹ ہو گئے وہ ادھر نکل گیا آپ ادھر اب جو اس کے ساتھ نکل رہا ہے وہ
صحیح سب اور سب کھی رہی ہے
ہاں گھر پہ تو اللہ تعالی کی مہربانی یہ سب کہہ رہے تھے آپ بتاؤ بو جان پھوپھی جان کی کیا حل ہے تو گاؤں کو بھی جاؤ گے
اب آب تو لیٹ جائیں گے جناب ہ ابھی تو کل ہی آئے تھے گاؤں سے
ارے ہاں آپ تو بھی کل ی آئی میں تم بات کرے تو سنا تھا میں ا ابھی کتتے دی توو گ ت تو
ابھی کہتے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے میں
نہیں کتنے دنوں کا تھا وہاں پہ
ابھی دو تین دن
اچھا اچھا اچھا اچھچ کیسے گھومنے
ہاں ایسے ہی چلے گئے گھومنے تھوڑا گوم بھی آئے اور
ہاں پھر جولائی میں ایگزام بھی آ رہا ہے نا تو پھر ادھر بعد میں جانا بھی نہیں ہوگا تو گرمی تو اب تو یہ مالک آپ تو اس کے پہلے آئے گئے
سے بھی نوتپا چل رہا ہے ابھی تو
ہاں تو دودھ وہی تو ب گرمی تو بھی ٹ تین دن سے تو اور آپ کل آ بات ہی جی آگے یہ تو
ہاں پھر وہ پیپر وغیرہ کا سین ہو رہا ہے تھوڑا آاں ہے پھر بھی ایک مہینہ ہے ابھی
ہاں صحیح ہے تعلیم کرنا بھی تو دہلی ضروری ہے ڈائٹ ڈلہ کی مہربانی سے بیٹھیں گے تو فتح تو ہوگا نہیں
بالکل بالکل تعلیم تو کرنی ہی پڑے گی
ہاں تو وہی اس
کی اچی جلدی ہے
اچھ ڈیلی بڑھیا پڑتے ہیں ابھی
صحی چل رہا ہے کا
ہاں بڑے یار ال اللہ کی مہربانی سے دونوں گھر فات وہ جاؤ مکمل کر لو تو اچھا رہے گا اور کیا م دکی دکے ایسے تو
بالکل بالکل محنت محنت جاری ہے پ جان گ
ہاں تو ایسے ہی ہے اس کا بیس ایف انٹرسٹ ریڈ ہے بی ایس ایف میں زیادہ پڑے چ بھی نہیں تو ہو بھی سکتا ہے
ہاں اس میں وگان ہے پوری
ہاں اس کا سائنس ہے جسے نہیں میرے ساتھ بھی ایک بیے شک والا بندہ جاتا ہے اس کے بھی کیمسٹری ہے
ہاں نہیں اس میں اس میں اچھا اچھا ہ اس میں پورا سلیبس سائنس ہے فزکس کیمسٹری میں ایک
ہاں تو اس حساب سے وہ کور ہو جائے گا بل جی کے جی کے پڑھنی رہے گی اور کیا
جیگہ تو نہیں جاتتا دس دس پانچ نم مر گی ہو
اور اگنی ویر میں اوریج ہو گئے کہ وہنا بھی ایگزام ہے نا اس کے بھی تو جون کے پہلے وکمی ایگزامس کر رہی
ہاں اس کا تو اوور ایج ہو گیا
پہلے تو شاید دیا تھا نہیںتی آ نہیں د ہوتا اس کاد بھی
نہیں نہیں نہیں با اس بب دی بورا
اگنیویر کا ورنا اگنیویر میں جلدی ہو جاتا
ہاں
ہاں
اور آپ کی کیسی ہوگی تیاری امتحان کی
اس بار تو بہت بکار ہے ہمارے تو اس بار صحی نہیں ہے پچھلی بار تو پھر بھی اچھی تھی
اچھا اچھا کون سا ایس ایس ٹی سبٹ کا مطلب سبجیکٹ کون سا ہے آپ کے ہ اچھا ہسٹری
ہ تو پوسٹ پچھلی بار گیا پوسٹ ہی نہیں تھی اور اس بار بھی پوسٹ نہیں تھی لیکن اس بار یہ پوسٹ انہوں نے ابھی بڑا دی تو پ پچلی بار پچ نیتی پھر ٹائم بھی اس بار کم نہیں ملا پھر ہم نے بھی اتنا اس کو ور نہیں کیا تو پھر بعد میں اب افسوس ہو رہا ہے کہ یار پوسٹ بٹات دیی تو اگر تھڑا دھیانے لیتے تو اچھا رہتا
پرستتا جلا
کیونکہ ابھی چھ ہزار کے اوپر کر دی انہوں نے
ہوں ہ ہاں پٹھاتی سیکنڈ گریڈ میں ہی پڑھاتی
اب پچھلی بار تو کیا ہے اپنا جنرل سے گیارہ پوسٹوں کے لیے ایگزام دیا تھا کتاام نے
جی جی
کے لیے جناب کیا نکالیں گے بتاؤ
ای ڈبلو ایس نہیں بن رجنا باپ کا
بنا ہے نہیں ڈبلو ایس نہیں ابھی نہیں بناو رکھا پہے میں نے بناو رکھا ڈبو سی فارم ڈالتا ہوں میں سے
ہاں ویسے فم بی ڈبلو سے ہی ڈالا اپن کو فائدہ ملے گا اس میں
تب بھی تو یہ ڈبلو سی گیہ پوٹ تھی ایم آئی س سب جیٹ کی پچھلی بار
اچھا اچھا
تو زیادہ ویسا وہ تھا نہیں ہو کیونکہ ٹوٹل کیا ہے سب کے آس پس سیٹییں آئی تھی تو اس میں ڈبلوس گھوم پھر کے یہ آ رہی تھی کہ وہ سب بھی ڈیوائڈ ہوی ٹی ایس پی وغیرہ ادھر سے ای سی ایس ٹی سارا کوٹا جا رہا تھا وہ
اچھا
تو پھر پوسٹیں بھی بہت کم تھیں
ہاں کوئی ن
ہاں وہنا تیاری تو پچھلی بار تو اچھی ٹھیک ٹھاک تھی کیک پسٹھ میں نے پینسٹھ کے آس پاس بن بھی کی تھی تو
اچھا اچھا
اتنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے
ہاں ک ن بڑیا
ہاں نارمل آپ اسی کے ایٹی کے آس پاس جاؤ
بالکل آ ج آیا تھا نا اب ریٹ کا رزلٹ آیا تھا آ تھا ابھی
ہاں تھرڈ گڈ کا گیا سب گٹ گ تو میں دینے ہی نہیں گیا تھا ک
سیکنڈ گڈ سیکنڈ گریڈ بھی دو گے نا اس کا بھی سارا ہے ہاں اس میں دو سبجیکٹ سارے آ جاتے ہیں پھر
ہاں کھچڑی بن جاتی ہے پھر
اسچ میں تو کیا ہے آپ کا ایک وشیش پیپر رہتا ہے
ہاں وہ سب جیل پہ پکڑ رہتی ہے تو پھر ہو جاتا ہے جو پچھلے سال بھی میں نے مطلب اس کی صحی بنا چلو یہ ہووائ تو اپنی مکمل ہو گئی ہے ہے نا میں اگلی کرتا ہوں خدا حافظ ن کرے ب تاروں